ہلو
ہیلو
کیسے ہیں-
ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں
ہم بھی ٹھیک ہیں- تہ اور حال چال بتائیے-
سب ٹھیک ہے-
آپ کا گھر کہاں ہے جمتڑا میں
شام تڑ میرا رنی ٹپ ہے-
نیو ٹؤن میں-
جی
تب تو آپ لوگ کا سب سامنے پڑتا ہوگا-
جی سب سامنے پڑتا ہے کالج ریسٹورینٹ- جم رامشر ب ہوتار رسٹورنٹ ہے-
ہوں ہ ہم بھی دیکھے ہیں ج تک کھلا ہے ریسٹورینٹ-
ہاں بہت سارا کھلا ہے ابھی-
کوسمو بازار ن کیا کھلا ہے سب ملتا ہے اس میں- کپڑا سے لے کے کھانا پینا- اور کیا بولتے ہیں سامان وامان سب ملتا ہے-
ہاں سارا ملتا ہے ڈریس- اور بچہ لوگ کا بھی اور بوائز لوگ کا بھی سب کا ملتا ہے-
اور ایسے فیس واس اور جتنا ہے سارا چیز ملتا ہے
مطلب اے ٹو جیڈ سب ملتا ہے
چیز سارا چیز ملتا ہے- گھومے ہی کہ نہیں-
گئے ہیں لیے ہیں ایک بار اسے بولیں کہ سب سب ملتا ہے اس میں ملا ہوا-
جی جی میں تو جاتی ہی رہتی ہوں
ہوں آپ کو سامنے ہے نا جاتے رہتے ہوں گے
ہاں تو آپ ریسٹورینٹ میں سارا ریسٹورینٹ گئے ہیں کہ نہیں
ہاں گئے ہیں سب ریسٹورینٹ نہیں گئے تو اب جو نیا نیا کھلا وہ سب نہیں دیکھے مب دیکھیں ہیں گھسے نہیں
اچھا ہاں تو ویسے آپ کا گھر کہاں پہ ہے
ما خھر پنڈاری
اچھا
ٹماٹا کرماٹان
کرم کارڈ
ہوں
اچھا تب جامتڑا آنا جانا بت
باشا بولتے ہیں
گھر میں ہم لوگ ہندی بھی بولتے ہیں بنگلہ بھی بولتے ہیں
ہندی بنگلہ دونوں
اچھا ہندی بنگلہ دونوں کھوٹا نہیں بولتے ہیں
نہیں نہیں کٹھا آتا ہے ویسے ل ب بولتے نہیں ہے
ہم لوگ تو کھٹا بولتے ہیں گھر میں
بولتے ہیں اور ہندی بولتے ہیں ایسے آتا ہے ہم کو کھٹا اگل بغل ہے نا گاؤں میں بولتی ہی تو آتا ہے
ہوں
تب آپ کو آتا ہے کہ نہیں بنگلہ
بنگلہ ہم کو تھوڑا تھوڑا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اتنا ہم بول نہیں پاتے ہیں
اور
مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے
ہاں سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن ب بولتے ہیں تھوڑا تھوڑا بول پاتے ہیں
بنگلہ تو ایزی ہے سیکھ جائیے گا
جو بولتا ہے اس کے لی ایجی ہی ہوتا ہے
نہیں نہیں دیکھیے سنتھالی ورڈ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے ہے سنتھالی سیکھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن بنگلہ تو ایزی ہے ہندی ورڈ ہی آتا ہے اس میں
س آپ کو سانتالی
نہیں نہیں سانال میں سانتالى میں ہے کو تھوڑا بہت سمج میں آتا ہے بہت مطلب سو پرسینٹ میں نان ایک پرسینٹ سمج میں آتا ہے سو پرسینٹ میں
ان تو ہیک پسند س مجھ متا نہ
ایسے ہم لوگ ار گاؤں میں آدی واسی لوگ ہیں وہ لوگھیک
ر برا
ہم لوگ کا گھر طرف آدی واسی ہے
ہیں پھر بول رہے ہیں گاؤں
ہاں مطلب آدی واسی بھی ایک دوجن نے گھر سنایا ہے تو رہتا ہے نا
تو بول رہے گاؤں میں مطلب نیو ٹؤ نیو ٹاؤن آپ کا اپنا گھر نہیں ہے
نہیں یہاں پہ ریڈ تو رٹ پہ رہتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں وہیں سے اپنا گھر با ہوا نارن پور سے سات کلو میٹر آنا پڑتا ہے
جی ج
اس اس لیے میں بولی کہ گاؤں میں آدی وسی لوگ ہیں وہ لوگ بولتا ہے تو ہم سنتے ہیں تو تھوڑا بت آاتا ہے
ہ
نیٹ ورک نہیں ہے
ابھی آ رہا ہے آواز ادھر ہم لو گاؤں ہے نا ہاں ہم لوگ گاؤں ہے نا یہاں ٹریکٹر لگا ہوا ہے
اچا
کھیتی ہو رہا ہے
وہ یہ سب لوگ کھیتی کرتے ہیں کیا
نہیں ہم لوگ کھیت ہے لیکن دوسرے کو دے دیتے ہیں ہم لوگ نہیں کھیتی کرتے ہیں
کرتے ہیں
کھیت ہے دوسرے کو دے دیتے ہیں
ہاں ہم لوگ تو کسی کو دیے نہیں ہم لوگ کھیتی کرتے ہیں
گاؤں میں نا نارائن پور میں
ل میں کچھ نہیں کرتی ہوں میں گھر میں ہی رہتی ہوں ہاں ایسے میں جمتر رہتی ہوں تو آنا جانا کرتی ہوں آتا ہے
وہیں سے پڑھائی ہو کرتے ہیں کیا پڑھائی پڑھائی وڑھائی وہیں سے کرتے ہیں انترا سے
جی جمترا میں ہی رہتے ہیں وہ یہ پڑائی کرتے ہیں گاں ہاں گھر بھی آتے ہیں گھر میں رہتے ہیں کبھی چل جاتے ہیں رینڈ پہ رہتے ہاں ب ہم لوگ کا ادھر تو ٹرین کا ابل نہیں نا ہے ادھر ٹرین کا سویدھا نہیں نا ہے
او ہم لوگ کا ادھر تو ہے جان موٹر سائل ہم تھڑ جانے کے لی بہت اچھا سویدھا ہے جدھر ہم ل کو جانتے تا سے کرمٹر سے جمتڑا آنے جانے میں کہیں بھی جاؤ ٹرین ایک دم اویلیبل رہتا ہے لوکل صبح شام کو
ہم لو ضرد ہوتا تو میں نہیں رہتی جم ت میں
ہاں
بہت دقت ہوتا ہے آنے جانے میں
پتا نہیں تو کیا کریے اسی لیے وہگ رہے تھے رینٹو نا تو وہاں کیا کالج کے لیے رہتے ہیں یا کوئی اور کلاس کرتے ہیں
ابھی کالج کے لیے ہی رہتا ہیں مطلب ایسا ٹیوشن کر رہے وہ بھی ٹیوشن کر رہے تھے ابھی ٹیوشن ابھی چھوڑ دیے فی الحال ابھی ایگزام چل رہا ہے ٹیوشن چھو دی ہیں ابھی کچ دن کے لیے
ہ ٹیوشن مطلب کس چیز کا کمپٹیشن کا کس چیز کا
کمپٹیشن کا تیاری کر رہے تھے
او
بٹ ابھی ہم گریجویشن کا ایگزام دے رہے ہیں نا اسی لیے ہمار فی الحال ابھی
وہی ہے ٹیوشن اگلے اگلے منتھ سے اسٹارٹ کریں گے پھر سے
ہاں اچھا ہے
ابھی تو گریجویشن آرٹ سمیسٹر کر دیا ہے تو یہ جار تو بہت سارا دینا پڑے گا
آٹھ سمیسٹر نا چار سال
جی جی جی تب آپ کا تو گریجویشن کمپلیٹ ہو گیا میرا میرا میرا بھی ہم سکشن تھری میں ہے تو ابھی سمیسٹر تھری کا ایگزام دے رہے ہیں تب آپ آپ تو گجوشن کر لیے ہوں گے نہیں
ہاں گریجویشن کر لی ہیں ہم بہت پہلے ہی
آپ کو کب کمپلیٹ ہوا
دو ہزار چوبیس میں کر کیے ہیں دو ہار چوبیس میں ہی کمپلیٹ ہوا ہے
دو ہزار چوبیس میں
ہمم
اچھا میرا بھی کمپلیٹ ہو جاتا
سال ہو گیا دسمبر میں ایم اے بھی کمپلیٹ ہو جائے گا
اگر سر اتنا اتنا سیمیسٹر نہیں بڑھانے چاہو کبھی جلدی کمپلیٹ ہو جاتا
بٹ آٹھ سمیسٹر کر دیا ہے تو آٹھ سمسٹر ہم دینا پڑے گ نا
ہاں وہ تو ہے ہاں دھیرے دھیرے کمپلیٹ ہو جائے گا
تب جمتاڑا میں مہی کے لیے اس تو نام سنے ہوں گے
نام سنے ہیں دیکھیں کتنا دور ہے یہی جنتالہ سامنے تو ہے
ہاں ہاں ہم کو لگا آپ کو نہیں پتا ہوگا
نہیں کیسے ہی پتا نہیں رہے گا آتے جاتے ہیں
ہاں صحیح ہے
کام لگ جاتا ہے
ہاں جلا جمتاڑا ہو گیا نا ہم لوگ کا اس لیے کام لگ ہی جاتا ہے
ہمم
اور ایم اے کا ایمے کا ایگزام جم ہو گیا کیا آپ کا
ہو گیا ایک سال ای میں کا پار ہو گیا ہے اور ایک سال مطلب دسمبر میں ختم ہو جائے گا ہمیں میرا دسمبر سیزن کا ہے دو سیزن رہتا ہے جولائی اوریا دسمبر
اورو دو سیزن رہتا ہے
ہمم
اچھا ایم ا ایم ا کیا وہاں پر ایم ا کب ہونے کے بعد بی ایڈ کر سکتے ہیں نا
ہاں بی ایڈ کریں گے ایم اے کے بعد پہنچے ہیں
اچھا تو ایم ا تو گریجویشن کے بعد ہی کر سکتے ہیں نا
ہاں ایم اے گریجویشن کے بات کر سکتے ہیں ٹویلتھ کی بات کر سکتے ہیں
اچھا
اچ ہی ایم ا کر رہے ہیں بی ایڈ کرنے کے لیے بی ایڈ بھی تو گ گریجویشن کے بعد بھی بی ایڈ کر سکتے تھے لیکن سوچ رہے ہیں ایم اے کا ڈگری دیک کے کریں گے تو اچھا ہوا
اور
دے تھوڑا جیادہ ولو ہوگا نا سے ل بھی
جیسے لائن بائن کرنا چاہیے جیس آگے جا کے اچھا ہو
ہاں ایک ہی لائن میں پڑنے میں ٹھیک لگتا ہے ماسٹر ٹیچر لائن میں ہی صحیح ہے جس کو جو لائن اچھا لگتا ہے اس میں
ہاں ٹیچر لائن ہی صحی ہے ہاں سب کا اپنا اپنا ڈریم ہوتا ہے کہ میں ٹیچر بنوں گی یا
جا
ڈاکٹر بنے گا اسی لائن کا پڑھائی شروع سے کرتا ہے سب کوئی